ہ
جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
آپ کی آواز آ رہی ہے کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام ہوٹل بتائیے آج کس موضوع پر صوں کو گنے کے لیے فون لگایا ہے
جی آج میں جس ماوضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کائانات کی اہمیت میرے نزدیک کائانات انسانی زندگی کی ان قیمتی صفات میں سے ایک ہے جو انسان کو صرف جاہری آسودگی نہیں بلکہ باطینی سکون بھی عطا کرتی ہے آج کے جدید دور میں اکثر لوگ دولت شہرت اور آرام اور آشیش کی مسلسل دور میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنی موجودہ نعماتوں کی قدر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اسی بے چینی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کمی کا احساس کرتے ہیں میرے نزدیک کاانات کا مطلب ترقی سے دست بردر ہونا نہیں بلکہ اللہ کی عطا کرتاہ اللہ کی عطا کرتا نے ماتوں کی قدر کرتے ہوئے حلال طریقے سے بہتر مستقبل کے لیے محنت کرنا چاہیے
جی آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں درحقیقت کنات اور سستی میں بہت سارا فرق ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے افراد دونوں معمون کے غلط سمجھ بیٹھے ہیں
جی
اور دیکھیے کنات کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے یہ اپنا مقصد ہی دست بدر کر دے اصل کنات یہ ہے کہ انسان حلال وسیلوں سے ترقی کی کوشش کرے مگر اگر مگر اگر کسی مرحلے پر اس کی کامیابی دیر سے ملے تو وہ شکوا اور مایوسی کے بجائے صبر شکر کا دامن تھام کر رکھے اسی رویے کی وجہ سے انسان کی ذہنی صحت اور اخلاقی قوت دونوں برقرار رہتی ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
بالکل بالکل میرے خیال میں کناعت کا سب سے بڑا دشمن مقابلہ بازی اور بلا ضرورت دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا ہے آج سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ صرف دوسروں کی کامیابیا دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو کم تر سمجھتے لگتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کے حالات امتہا کھان اور ماؤ کے مختالف ہوتے ہیں اسی وجہ سے حست بے چینی اور ناشکری پیدا ہوتی ہے اگر انسان اپنی توجو دوسروں کی نمتوں کے بجائے اپنی ذمہ داریوں اور مقصد پر م کروز رکھے تو زیادہ پر سکون زندگی گزار سکتا ہے
جی اپ نے بالکل درست کہا یہ بات یقینا قابل غور ہے مجھے لگتا ہے کہ کنات کا تعلق صرف مالی حیات سے نہیں بلکہ انسانی سوچ اور کردار سے بھی ہے بہت سے افراد ا مالی اعتبار سے امیر ہونے کے باوجود وقت بے چین رہتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ محدود وسیلوں کے باوجود مطمئن اور خوش رہتے ہیں
اسی یہ وجہ سے ہوتا ہے کہ اصل خوشی صرف دولت میں نہیں بلکہ نظریے میں پوشیدہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے کرنات انسان کو ہر صورت حال میں امید اور اطمینان کا پیغام دیتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کانات انسان کو فاضل خرچی اور ار اراف سے بھی بچاتی ہے جب انسان ہر وقت دوسروں کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور بعض اوقات قرض اور مالی پریشانیوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے لیکن جو شخص کانات کو اپنے اصول بنا لیتا ہے وہ اپنی ضروریت اور خواہشت کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے اسی توازن کی وجہ سے اس کی مالی اور ذہنی زندگی دونوں مستکام رہتی ہے
آپ نے بالکل درست کہا اور میں آپ کی بات سے مکمہ اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک والدہ اور استذہ کا بھی ذمہ داری ایک کہ وہ بچوں کو بچپن سے ہی شکر گزاری اور کناعات کی تعلیم دیں اگر بچے ہر وقت صرف نئے کھلونے نئے لباس اور مہنگی آشیا حاصل کرنے کی عادتیں میں پڑ جائیں گے تو کبھی مطمئن نہیں ہو سکے ہو سکیں گے لیکن اگر انہیں یہ سکھایا جائے کہ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھیں تو وہ بڑے ہو کر ذمہ داری اور متوازن افراد بن سکتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کا کیا خیال ہے
جی آپ نے بالکل درست فرمایا ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کانات اور محنت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کے لیئے پوری لگن اور ایمانداری سے محنت کرے لیکن نتیجے کے حوالے سے بےچا بےچینی کا شکار نہ ہو اسی طرز فکر کی وجہ سے انسان نہ صرف کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ اپنا سکون اور وکر بھی برقرار رکھتا ہے
جی محترمہ آپ نے بالکل درست کہا آپ کی بات میں واقعی وزن ہے اور دیکھیے میرے نزدیک کنات وہ قیمتی دولت ہے جو بازاروں سے نہیں خریدی جا سکتی یہ انسان کے دل اور سوچ اور دولت جو اسے شکر گزاری امتنان اور خوش کوشن علی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اگر ہر فرد کنات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو نہ صرف اسے زندگی پرسکون ہوگی بلکہ معاشرے میں بھی حسد مقابلہ بازی اور ناشکی جیسے بہت سارے مسئلے میں نمایاں کمی نمایاں کمی آ سکتی ہے اپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے
جی آپ نے بالکل درست فرمایا ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کانات انسان کو تما حرس اور بیجا خواہشت کی غلامی سے نجات دلاتی ہے جب انسان اپنی ضروریت سے زیادہ حسرتوں کو عصر بن جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی ایک ن ختم ہونے والی دوڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ ہر نئی چیز حاصل کرنے کے بعد چاند روز کے لیے تو خوش ہو جاتا ہے مگر پھر اس کی نظر کسی اور چیز پر جم جاتی ہے اس طرح اسے نہ کبھی امدینان نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی حقیقی مسارت میرے نزدیک کانات انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ اصل دولت صرف مال و زر نہیں بلکہ مجھ ب ان دل اور پرسکون ضمیر بھی ہے اسی صفات کے بدولت انسان ہر حال میں شکر گزاری اور اتدال کا دامن تھامے رکھتا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں آپ کی بات سے میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آج کے جدید معاشی نظام بھی لوگوں کو بلا بلا ضرورت مسنعی خواہشات کی طرف میل کرتا ہے ہر روز نئی اتخاری محمت اور تجارتی حکمت ع عمالین لوگوں کے ذہن میں یہ توسر پیدا کرتی ہے کہ خوشی صرف زیادہ سے زیادہ اشیاء حاصل کرنے میں پوشتا ہے حالانکہ اگر یہ نظریہ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ضروریات مدود ہوتی ہے جبکہ اس کی خواہشات لامحدود ہوتی ہے اس لیے اگر انسان اپنی خواہشات کو اقوال اور اور حکمت کے ذریعے منظم نہ کرے تو وہ ہمیشہ بے چین اور ن مطمئن رہے گا نات ہی وہ وہ صفت ہے جو انسان کو اس بے مقصد دور سے بچاتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
میرے نزدیک کانات کا ایک اور نمایاں فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو حست اور مقابلہ بازی جسے اخلاقی امراض سے محفوظ رکھتی ہے جب کوئی شخص ہر وقت دوسروں کی کا کامیابیوں اور آزدگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا موازانہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نا شکر بکری اور بے چینی پیدا ہوتی ہے لیکن جو فرد کناعات کا مزاج اختیار کرتا ہے وہ دوسروں کی کامیابی پر رشک کرنے کے بجائے ان کے لیئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے اور اپنی توازن اپنی محنت اور اصلاح پر مرکوز رکھتا ہے اسی روی کی وجہ سے معاشرے میں محبت اخواد اور باہمی اعتماد کا فروغ ملتا ہے
آپ نے بالکل درست گمایا اور دیکھیے میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے خیال میں رات کا مطلب کبھی بھی امبیشان یہ بلند ہمت کی بلند ہمت کو ترک کر دینا نہیں اصل حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری صلاحیت اور لگن کے ساتھ ترقی کے لیے جد وجہد کرے مگر اگر نتیجہ اس کے توقع کے مطابق فورا ظاہر نہ ہو تگ مایوسی کیا شکوا کا شکھا نہ ہو کن اور اور استحکامات جب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو انسان مشکل ترین حالات میں بھی اپنا حوصلہ برقرار رکھتا ہے اور ہر آزمائش کو صبر دانش کے ساتھ برداشت کرتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور اپنے خیالات مجھ ضرور باٹیں
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایک اور اہم پہلو جس پر مجھے غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کانات سے فردكی ذی زندگی کو متاثر نہیں کرتی بلکہ پورے معاشرے پر اس کے مثبات اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر افراد فضول خرچی نمون و نمائش اور بےجا تاثر قائم کرنے کی دور سے باہر نکل تو معاشین ہمواری قرضوں کا بوجھ اور غیرضروری مقابلہ بازی میں ہی نمایاں کمی آ سکتی ہے